ہلو
ہاں السلام علیکم بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہو
ین بالکم اسام اور سنا سب خیریت ہیں
بس بڑھیا یار آپ بتاؤ آپ ٹھیک ہے
ہاں گھر پرریوار میں سب اب ممی جائ
جی جی الحمد للہ آپ بتاؤ آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں جی اور بتاؤ کیا چل رہا ہے
بان ب پ ہو ایکچی کرنے جا رہا تھا سوچا جا کہ بھ جان سے کال کر لوں
اچھا کیا لیکن اب کی آواز نا صحیح سےی نہیں آ رہی ہے
جی بالکل اب دیکب آ رہی ہے
جی جی ہباریا
ہاں بولیے جناب
جی تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آج کل یہ بچوں کی جو چھٹیاں چل رہی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ زیادہ تر جو ٹائم جو ہے وہ فون پہ ہی گزارتے
جی جی بھائی جان یہی میرا ماننا ہے کہ جو آج کل کے جو بچے ہیں جناب وہ زیادہ تر ٹائم فون پہ ہی گزارتے ہیں جس سے کیا ہے کہ کہ جس سے ان کی آنکھوں پر ان کے کییئر پر ان کی پڑھائی پر ان ساری چیزوں پر کافی پرباؤ پڑ رہا ہے نب
ج ہاں یہ تو ان کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے نا ان کو سمجھانا کہ وقت کی قدر کیسے کرے وقت کس میں استعمال کرے ہے نا
جی جی بھائی جی جی
جو وقت گزر جائے وہ کبھی واپس پچ نہیں آتا تھا
جی جی بالکل بھائی جان آپ کا صحیح فرمائے کہ جو ہفتے ایک بار گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا اس لیے ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہی چاہیے وقتی ہمارا سب کچھ ہوتا ہے
پسہ چیز یہ موقع جو ہے وہ دوبارہ مل سکتے ہیں لیکن یہ جو وقت جو ہے نا وقت گزر گیا تو پھر یہ واپس نہیں آتا
جی جی ایک بار ٹائم چلا گیا وہ واپس نہیں آتا وقت وقت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کیونکہ وقت دوبارہ لوٹ کر کبھی نہیں آتا تو اس لیے ہمیں ایک کام وقت کے ساتھ کرنا چاہیے جناب
جی جی جی بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کی قدر کرنے والے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں
جی جی جی یہی بالکل بالکل صحیح فرمایا جناب کی وقت کی قدر کر نے والے لوگ ج اپنی زندگی میں سب سے آگے بڑھتے ہیں جناب کیونکہ وقت کو ہر ایک چیز کام کو وقت کے حساب سے کرتے ہیں جنا وہ ہر ایک ت اپنے وقت کی اہمیت سمے کی اہمیت بھی جانتے ہیں جناب کی سم پر کیا کرنا چاہی چاہیے اس سمے کیا کرنا چاہیے
جی جی جی جی تو جو ہے کہ چھوٹی چھوٹی عاددیں جیسے وقت پر اٹھنا یا وقت پر کھانا کھانا پین مطلب جو کام ہو وہ وقت پت کرنا اس سے کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈسپلنڈ بن جاتا ہے
جی جی بالکل بالکل یدی آپ ہر ایک چیز کو جیسے کھانا وغیرہ ویایام ان ساری چیزوں کو وقتبیہ بھی کیجیے تو ویکتی شاریرک روپ سے بھی فٹ رہتا ہے جناب
جی صحیح بات ہے یہ جو اگر دیکھا جائے نا یار یہ موبائل یا سوشل میڈیا جو ہے وہ اکثر ہمارا وقت جو ہے بہت زیادہ وقت ضائع کر دیتا ہے
ین سست
سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ تو وقت ہی ضائع ہوگا
جی جی یہی میرا ماننا ہے کہ جناب سوشل میڈیا یہ موبائل انسٹاگرام فیسبک ٹویٹر تو ان ساری چیزوں کا یہ وقت کو گزارنے میں جو سمے کی بربادی ہوتی ہے جناب اس سے وقت گزرتا چلا جاتا ہے کچھ پتا پڑتا نہیں ہے آج کل کے جو بچے ہیں جو وقت کے بنا قدر کرے ہوئے ان سار چیزوں میں لگے رہتے ہیں جس سے ان کے کریئر پہ بھی کافی پرباؤ پڑے گا جناب
جی جی صحیح فرمائیں جیسے کہ میں نے ابھی کو بولا بچوں کا ان کو بولتے اپنا جو ہے ورک کرو ہوم ورک جو ہے دیا ہوا ہے اسکول والوں نے تو یہ کیا کرے تھے کہ یہ بولتے ہیں ہم کل کریں گے کل کریں گے تو وہ کہتے ہیں نا کہ آج کا کام کل پر نہیں چھڑنا چاہیے کیونکہ وقت چلا گیا تو یہ دوبارہ واپس نہیں آتا تو یہ
کا کال کر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آج کا کال ابھی کرنا چاہیے جس سے وقت کی بچوت ہو جناب وقت بچے وقت کا اہمیت دو وقت کو کیونکہ وقت ہی آج کل کیا آئے کہ سمے ہے نا جو نکلتا ہوا جا رہا ہے یہ واپس نہیں لوٹ کر رہا تھا اس لیے ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے
جی صحیح فرما رہے آپ تو وقت کی قدر کرنا جو ہے نا وہ دوسروں دوسروں کے وقت کی بھی عزت کرنا ہے تو ہم نے ہم کسی کی وقت ہم کسی کا وقت جو ہے بنا کسی مقصد کی ہم سائق یہ وہ
ج جی جنا آپ صحیح فرمائے کسی کا وقت
بےوقوفی کی وجہ سے جایا جایا نہیں کیا کریں کیونکہ اس کا بھی اسے بھی اپنے وقت کی
جی جی جی جی جو بھی کام ہو اس کو وقت پر ہی کرنا چاہیے
جی بالکل بالکل بالکل
اگر ہم جوانی کا وقت صحیح استعمال کریں تو مستقبل بہتر بن سکتا ہے
جی بالکل بالکل جناب صحی فرمائش صحی فرمائ کیونکہ بکتی قدر کرنی چاہیے بکتی ایسی چیز ہے جو سمے سے کرو گے کسی بھی کار کو اور سمے پہ کرو گے تو وہ کافی لابھ داک ہوگا جناب
صحیح بس
جی بالکل جناب تو اس لیے وقت کی قدر کر ت ہوئے ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ کیا کیسے کیا کرنا ہے کس سمبقت پر میںیں کن کن چیزوں پر پر دھیان دینا ہے اپنے بچوں کو کس سمے کیا پڑھائی لکھائی یا کھیل کود کیسے ان ساری چیزوں کو بھی ہمیں وقت کے حساب سے کرنا چاہیے کیونکہ جو بچوں کی عمر ہوتی ہے وہ پانچ سے یا دس سال تک وہ کھیلنے کود بھی ان کی عمر ہوتی ہے اس کے بعد اس کی پڑھائی لکھائی ان چیزوں کی عمر ہوتی ہے تو کیا اس کی وقت کے حساب سے ہی ان ساری چیزوں پر پڑھائی لکھائی کھیل کود پر دھیانینا چاہیے
جی جی جی جی صحیح فرما رہے اپ تو کیا ہے کہ جو کامیاب اور ناکام لوگوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ وقت کا کس وقت قدرت قر انان جو ہے وہ ذمہ دار منظم اور بروسمند بنتا ہے
کی بات سے میں بالکل سہمت ہوں بھائی جان کیونکہ آپ نے صح فرمایا کا جو کام ہے آپ اور جو اسپل روگ ہوتے ہیں نا جو وقت کے اپنے وقت کے حساب سے ہی ہوتے ہیں جو کامیاب لوگ ہوتے وہ وقت کی قدر کرتے ہیں جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ وقت کی نہیں قدر کرتے وقت کو جیا برباد ہی کرتے رہتے جناب اس سے کیا ہے کہ ہم سے انیہ کامیاب لوگوں کے سامنے کافی پسڑ جاتے ہیں جس سے ان پر کافی پرباؤ پڑتا ہے جناا
جی جی جی جی تو جو ہے کہ وہ زندگی جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے اس اس لیے ہر دن کو نا کسی نہ کسی اچھے اور فائدے مند کام میں گزارنا چاہیے فضول میں ایسے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے
جی بالکل بالکل کیونکہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور اللہ تعالی نے م کی زندگی دیے تو اسے وقت کے حساب سے ہی سب کاموں کو کیا جائے اپنے وقت کو جیا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وقت کی قدر کرتے ہوئے ہمیں اپنے ہر پل کو ایک یادگار بنانا چاہیے بھیا
جی جی جی وقت کسی کا جو ہے وہ انتظار نہیں کرتا اس لیے ہر لامے کہ قدر کرنی چاہیے جو لوگ وقت قت کی قدر نہیں کرتے نا بعد میں اکثر افسوس کرتے ہیں
جی بالکل صحیح فرمائے کہ وقت کی وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا وقت نے ایک بار نکل گیا وہ پھر واپس لوٹ کر نہیں آتا ہر ایک چیز ہے جیسے کہ ہم ہم آپ لوگ ہیں جو ایک سے دس سال کی عمر م کھیلتی کودتے رہتے ہیں پھر وہ اس کے بعد وہ بچپنا لوٹ کر نہیں آتا پھر دس جس کے بعد پڑھائی لکھائی کا سمے ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ بیس بائیس سال تک چلتا ہے پھر وہ نکل جاتا ہے وہ سمے واپس نہیں آتا پھر اپنے پریوار میں بچوں میں دھیان چلا جاتا ہے تو اس لیے ہمیں ایک ایک پل کو یادگار بنانے کے لیے وقت کی قدر کرنی چاہیے
جی جی صحی فرما رہے اب جو ہے کہ ہر ن ہمیں نا ایک نئی شروعات کا موقع دییاتا ہے وقت تو چھوٹی چھوٹی قدم بھی جو ہے وہ وقت کے ساتھ بڑی کامیابی میں بدل جاتے ہیں
ہاں یہی میرا
جی وقت استعمال جو ہے وہ صرف کامیابی ہی نہیں سکون بھی دیتا ہے نا اگر ہم اپنا کام جو ہے وقت پر کرتے ہیں پھر ہم بعد میں جو ہے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے کام کیا ہم اچھے سے پھر ٹینشن کے بغیر ہم بیٹھتے ہیں نا
کوئی انسان وقت پر اپنا کاریہ پورا کرتا ہے تو اسے سکون کی اسے سکسیز کے ساتھ سکون بھی ملتا ہے ج نب کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک پل گھڑی کے ٹائم کی طرح نکلتا ہی جاتا ہے تو اس سے چھوٹے چھوے پلوں کو بھی ہمیں یاد گھر بنانا چاہیے جناب کیونکہ وقت ایک وقت کی گھڑی کبھی رکتی نہیں ہے جناب
جی جی ہر کام کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے اس وقت پر کیا گیا کام جو ہے وہ بہتر نتائج دیتا ہے نا
جی جی بالکل بالکل بالکل کیونکہ وقت کی گڑی رکتی نہیں ہے اور وقت ایک ایسی چیز ہے جسے ایک پل بائی جیا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وقت ایک ایسا ماننا میرا تو یہ ماننا ہے کہ وقت ہر ایک کار کو وقت اس وقت پر یا سمے پر کیجیے جو دل کو سکون بھی دیتا ہے
جی جی جی جی ہمیں جو ہے نا وہ ہمیں اپنا وقت ان لوگ کو اور کاموں پر لگانا چاہی چاہی جو ہماری زندگی میں اضافہ کرے تو گزرا ہوا وقت ہمیں صرف سبق دے سکتا ہے لیکن واپس نہیں آ سکتا
جل بزے بل صحی فرما جناب کہ گزرا ہوا وقت ہمیں سبق دے سکتا ہے لیکن کبھی وہ واپس نہیں آ سکتا ہمیں ہر ایک پل کے لیے اپنی نجی پریوار سد کے سدسیہ جیسے کہ بھائی بہن ابو امی جان اور اپنے کزن ان ساری چیزوں کو ہر پلےت کا سمے دینا چاہیے کیونکہ اپنے ہی برے وقت کے سمے اپنے ہی لوگ کام آتے ہیں
جی جی جی جی صحیح فرما رہے آپ تو بھائی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آج کل جو ہے ا دیر رات سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں ہمیش جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا
جی جی جی جی ہاں ہاں نہیں جناب بالکل یہی میرا ماننا ہے کہ یہ وت کی لوگ آج کل قدر نہیں کر رہے جس سے آج کل ہمب اپنے گھر والوں کو رپ سے سوشل میڈیا ان ساری چیزوں کے موبائل فون کا یوز کرنے سے گھر والوں کو سمے نہیں دے پا رہے اس لیے ان چیزوں کو عج تو نہیں پر کل پچھتاوا ضرور ہوگا جانا
جی جی آج کی محنت اور وقت کی قدر ہی کل کی کامیابی کا بنیاد ہے نا مجھے بھی بہت چلو بھائی ہم بعد میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے السلام علیکم